ہیلو
ہلو
ہلو جی جی آ رہی ہے
جی بولیے کیا ہو رہی ہے
جی ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیے جؤ
آواز آ رہی نا میری م نے سلام
جی جی جی جی وعلیکم السلام
جی کیا خیریت ہے
سر الحمد للہ اپنا بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے تو میں نے ابھی بتایا نا کہ یہاں پہ بارش ہو رہی تھی تو پھر میں نے آپ کو یاد کیا
جی
تو آپ ابھی خالی ہے نا آپ سے ہم آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں نا ابھی
جی جی
جی چلیے ابھی پتا ہے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں بھائی جان میں ابھی وائرنگ کر کے آ رہا ہوں نا تو میری مطلب کبھی دیوار میں نے کبھی کاٹا نہیں چاہتا تو مجھے فرسٹ ٹائم دیوار کاٹنے کے لیے ملا تو وہ جو مشین ہوتی ہے نا جو کاٹتے ہیں جس سے
ہاں ہاں ہاں
تو وہ دیوار کو میں نے کاٹ رہا تھا اور اس کی مشین کا بلیڈ ٹوٹ کر ہے نا میرے آنکھوں کے پار سے دم ہے نا کٹ سے پار ہوا ہ میں ڈر گیا
اٹھی
کہ مجھے کچھ ابھیان لیجیے کہ وہ کٹ کر آنکھ میں گھس جاتا ہے یا پھر شریر میں گھساتا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوتا ابھی تو میں بھی وہی جسٹ بیٹھا ا ہو مجھے کچھ کام کرنے کا من نہیں کر رہا میرے ماتا پتا ٹھیک بولتے تھے کہ بیٹا پڑھو کچھ کرو آج مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میرے امی ابو سب ٹھیک بولتے تھے آج میں وائرنگ کا کام کر رہا ہوں نا مجھے کبھی کرنٹ لگ جاتی ہے کبھی کچھ لگ جاتی ہے مجھے بہت کچھ صبر کرنا پڑتا ہے میں اپنے گھر والوں کو بتا بھی تو نہیں نہ سکتا ہے میں بتا دوں گا بولیں گے بیٹا تم کو میں کیا بولتا تھا کہ تم پڑھو کچھ کرو جی لیکن کوئی نہیں بھائی جان میں بہت صبر کر رہا ہوں لیکن صرف یہ بات آپ ہی کو بتا رہا ہوں تو یہ آپ پلیز ہلہ نہیں کیجیے گا کسی کے پاس
جی جی
جی یہ سب پرسنل بات ہے نا مان لیجیے کہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں میں آپ کو خیال میں ڈوبا ہوا ہوں آپ کے بارے میں سوچتے رہتا ہوں کیوںک آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں میں بیسٹ فرینڈ کو نہیں بتاؤ گا تو کس کے بتاؤں گا میں اور آج کل کے لڑکی لوگ بھی اتنے مطلب ہو گئی ہے جب سے میں مسکان ثانیہ یہ سب جو ڈرام میں جو کاٹ کے ڈال د رہے ہیں کوئی پہاڑ سے ڈھکیل د رہے ہیں تو میں لڑکی سے بھی بات کرنا بند کر دیا ہوں تو میرے ٹائم اسپینڈ نہیں ہو پا رہے ہیں
جی
جی تو ابھی پت ہے یہاں پہ جہاں پہ میرا وہاں پر بارش ہو رہی تھی تو وہ یہاں پہ جب میں نے باہر نکلنا تو میں نے موٹو ڈرگن دیکھا جو سب لوگ اس کو گو بولتے ہیں تو جب میرے کو ایک نہیں تھا بھائی جان پتہ ہے ساسک تھے اور سب ایک ساتھ سوتے ہوئے تھے کوئی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں چکو مکو پانی میں چھپے ہوئے برسات میں اور میں نے دیکھ کے ڈر گیا ا اتنے بڑے بڑے تھے کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا ان کو
ہوں
تو آج سے ہے نا ایک سپتاہ پیچھ اجغگر صاحب بھی نکلے ہوئے تھے جو ہم لو کبھی اس کو موبائل میں دیکھتے تھے کبھی ہم کو کچھ میں لیکن آج میں نے ان کو لائف اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ب تی نا کہ آج گل دیکنے کے لیے کوئی میوزیم میں جاتا ہے ہم لوگ کہیں اگل بگل میں دھ لے رہے ہم لگ نصیب والے ہیں
جی جی
جی بتائیے لیکن ہم لوگ کو ڈر بھی ہوتا ہے بھائی جان کیونکہ یہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ بھی ہیں اور سب لوگ یہاں پہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں اور گو ہے یہاں پہ کپڑا پیچھا یہ سب ایک سے ایک چیزیں ہے نا ڈراؤنے چیزیں یہاں پ پہ گھومتے رہتے ہیں ایک سے ایک صاف ہے تو اسی لیے لیکن میں کیا کروں میں تو اپنا کام میں بزی رہتا ہوں میں بھا جں تو اس لیے میں کسی پہ نہیں دھیان دے پاتا ہوں
جی
میں سب کو گھر والے کو سمھاتا ہوں اپنے بچے پہ دھیان دیجیے باہر مت کھیلنے دیجیے کبھی کبھی تو ایک کو تو ایکسیڈینٹ بھی ہو گیا تھا وہ اچانک گلی سے نکلا اور گاڑی والا مار کر چلا گیا
ہاں ہاں وہتا ہے ہاں ہاں
جی بھائی جان آپ بتائیں آپ کی ندی کا کیا حال چال ہے میں تو پانی تو ابھی نہیں آئے ہوئے ہوں گے
نہیں ابھی تو پورا باڑھ آ چکا ہے
تو باہر آ گیا
جی جی
ارے میں نے سوچا کہ پانی بھی نہیں آیا ہوگا بتائیے نا ہم لوگ ندی میں کچ بنائے تھے نا تو وہ تو ڈوبی گیا ہوگا
ہاں وہ جیسے ہم لوگ پیچ بنائے تھے سیمنٹ ویمنٹ بہت محنت اس میں لگا تھا تو وہ پورا ڈوب گیا اب پتا نہیں کہ بہا ہے کہ نہیں بہا گیا
نہیں تو وہ بالو سے ڈھکا جاتی ہے نا جب باڑھ آئے گی نا تو وہ بالو سے تک آ ج گا پھر آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ آپ کہاں پہ پیچ بائے تھے ہم
نہیں اس سے پہلے جو ایک بار پانی آیا نا تو اس ٹائم تو اتنا اتنا پانی نہیں آیا تھا جتنا اب آیا ہے تو وہاں پہ ندی میں کام چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے وہ کام بھی رکیا پانی کی وجہ سے
اوچھاؤ
تو وہ پیچھے مطلب وہاں تھا ہی اب ابھی کا نہیں معلوم اب سکھے گا ندی تب دیکھا جائے گا
جی بالکل بالکل
جی
کوئی نہیں بھائی جان ہوتی ہے پت ہے آپ کو
جی
جب میں آپ کے بارے میں جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کیا میرا بچپنا گزرا ہے آپ کے ساتھ مطلب اتنے اچھے پل وہ زندگی ہم اس ساتھ میں پتنگ اڑاتے تھے پھر انٹا کا دوور آتا تو انٹا کھیلتے تھے پھر آپ نے بہت چھوٹے میں اپنے بائک چلانا سائیکل چلانا سیکھ گئے تھے
ہاں
تو بہت سارے یادیں کرتے ہیں وہ پل تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ چلو میں نے بچپن میں ہی اتنا کچھ انجوائے کر لیا اب تو میرے عمر کھیلنے کا بھی تھا لیکن میں نے اب کام کرنے لگا تو میں اسی کو یاد کر کر کر مسکرا جایا کرتا ہوں کہ چلو میں نے کچھ تو بچپن میں کھیل دیا تھا ورنہ آج مجھے تو رونا پڑتا
جی
جی لیکن آپ کے اندر جو ٹیلنٹ تھے نا بھائی جان جب میں اتنے بڑے ہونے کے بع ابھی ابھی مجھے پت اڑانے نہیں آتے آپ پتوں کو اڑاتے تھے اڑا کر مجھے دیتے تھے تو میں اس سے سفل کرتا تھا ادھر ادھر لائٹ ریفٹ لائٹ ریفٹ کرتا تھا میں لیکن جب کوئی پتنگ کاٹ دیتا تھا نا میرے کو تو مجھے اتنا رناتا تھا نا کیونکہ اس کو کرنی بناؤ کرنی بنانے کے کے بعد اس کو تاگا کو لوڑو اس کے بعد پھر سڑا آؤ تو مجھے وہ دکھ لگتی تھی تھوڑا سا لیکن جب آپ رہتے تھے نا تو پتنگ ایسے ہی ہا کی اور اڑتا تھا کیونکہ آپ اتنے آرام سے اڑاتے تھے
جی
تو آپ پتنگ ابھی بھی اڑاتے ہیں چھوڑ دیے
جی ابھی تو پتنگ کا سیزن ویسے آیا نہیں ہے آئے گا تو ان شاء اللہ اڑائے ہیں
جی بالکل بالکل اب تو آنے ہی والا ہے بھائی جان میں جیسے بھی یہی میں تو آتی ہے کیا بولتے ہیں جنوری میں آتی ہے نا
ہاں ہاں ہاں
جنوری میں تب بھی ابھی لیٹ ہے تب بھی لیٹ ہے چار پانچ مہینے لیٹ ہے ابھی
جی
اب تو لٹو کا موسم آئے گا ابھی انٹا کا موسم ہے برسات میں برسات کے بع پھر لٹو کا ٹنڈا م گا
ہاں
جی تو میں پتا ہے ابھی میں یہ برسات کے موسم میں جب دھوپ نہیں نکلتی ہے نا تو مجھے آنکھ میں بہت د ہوتی تھی کیکہ آپ کو ہے نا وٹامن ڈی چاہیے ٹھیک ہے اور وٹامن ڈی مل نہیں پاتا ہے میرے کو جب کسی نے دھودپ چاہیے اس مج بہت سارے پروابلم ہوتی ہے برسات کی سیزن میں مجھے پ سرر دینے لگتا ٹینشن جی بھائی جان
تو ابھی آپ کا تو مطلب کام وام سب صحیح چل رہا ہے نا
ہاں بھائی جان بس میں نے تو بتایا آپ کو کہ ابھی میں چڑھا تھا تو مجھے پورا شریر طرف دینے لگا جو میں نے کبھی کام نہیں کیا وہ مجھے کام کرنا پ پڑ رہا ہے اور سسال سب سے زیادہ تکلیف ہوتی کہ جب کرنٹ مارتا ہے یار پورا شریر جھنجا آ جاتی ہے لگتا ہے کہ اب میرا زندی ختم ہویا کوئی مجھے بچ چ لو کوئی مجھے کھیچ لو ویسا فیل ہوتی ہے میں نے لائف میں دو تین کام کیا ہے میں نے لائف میں دو دو دو تین کام کیا پہلے میرا نانا کا دکان تھا پہلے وہاں میں جاتا تھا تو بسکٹ فیکٹری کا بسکٹ بناتا اس کو ناریل سٹتا اس کو پھر پیک کرتا تو میں نے بہت کچھ کیا ہے ویسا لائف میں لیکن اس میں میرے مجھے پیسہ زیادہ نہیں ملتا تھا تو پھر میں نے دوسرا کام کیا
اچھا
تو وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا پھر تیسر کام میں نے الیکٹریسن پکڑا تھا تو وہ بھی اب مجھے من اٹ رہا ہے اس سے کیکہ اس میں زندگی اور موت کی سوال ہو جا رہی ہے کرنٹی اتنا مارتی ہے نا میرے کو میںھے میں م کہ مجھے آگ کا پرابلم ہے اورجھے لنگااتار دکھتا نہیں ہے
جی جی
تو میں کہیں بھی چھو دیتا ہوں اور چھونے کے بعد جب مجھے پر دادی یاد آتی ہے تب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے غطی جگہات رکھ دیا
ہاں ہاں
ن جی ابھی آپ لوگ کیا بولتے ہیں جب شہر میں جو آپ لوگ گھر بنا ہیں
جی
تو اس کے دتللا وغیرہ کیسے بن گا آپگ چھہ تو زیادہ پتلا ڈھلائی کیا ہوا ہے نا تو اس کو توڑ پھر سے توڑ کر بنانا یا پھر اسی کے اوپر کیجیےا
جی جی اسی مطلب توڑ کے پھر پھر نیا بنے گا پھر ڈھلیا ہوگا پھر اپر اوپر بنتے جائے گا
اچھا اچھا تو آپ لوگ کا بھائی بھائی بٹ تو آپ لوگ کا بھائی بھائی بنٹوارہ ہو چکا ہے نا جو ابو جو آپ کے ہوئے ہیں تو امروگ کا بھائی بہن بٹوارہ ہو چکا ہے
جی ابھی تو ہاں ہو میرے دادا جب تھے نا زندہ
جی جی
تو تب تک تو ٹھیک تھا پر اس کے بعد پھر ابھی تھوڑا لڑائی جھگڑا ہونے لگا تھا تو
پھر وہی زمین کے لیے تو ابھی ان شاء اللہ ابھی ہو جائے گا ٹھیک ایک سال اور لگے گا
کیا بتاؤ بھائی جان بہت آپ کی یا یادیں آتی ہے بتا ہے مجھے آپ سےتنا ساتھ گھومنے کا من کرتا نا مجھے باہر میں آیا نا تو میرے کوئی دوست بھی ت نہیں نہئے کہ میں کسی ساتھ اس کے ساتھ گھوم سکتا ہوں صرف کام کرنا ہے سونا ہے کھانا ہے تو انسان تین چیز سے تھٹ جاتا ہے
جی جی
جی اور آپ کے بارے میں اور میں نے کچھ سنا کہ آپ بہت زیادہ کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں آپ نے انٹا وغیرہ چھوڑ دیا ا چلیے ماں سال اچھی بات ہے انٹا تھوڑا نیچ گیم ہوتی ہے زیادہ وہ گلیجے لوگ کھیلتے ہیں انٹا
جی جی
تو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے انٹا کھیلنا چھوڑ دیا تو آپ کرکٹ وغیرہ میں تو کیسے کھیل رہے ہیں نا ابھی اچھا طریقہ سے
جی ابھی ماشاء اللہ بہت بڑھیا کھیل رہے ہیں
جی بالکل بالکل میں نے
ہم لوگ جات ہیں کھیلنے شیوا جی تو ابھی وہاں پہ ڈزنی لینڈ لگنے والا ہے
جی جی ہاں اس کا ینڈر پاس ہوا تھا تو مجھے سننے میں آیا تھا کہ اس کا ینڈر پاس ہو چکا ہے
جی
جی کونی ہوتی ہے لیکن شہر میں ایک اسٹیڈیم ارونا شنکر کو بنانے کا کام تھا ٹھیک ہے نا ارناا شنکر شریف پارک پارک پارک زندگی بھر تو لوگ گھر میں بیٹھ ہی رہے ہیں تو وہاں بھی پارک کیوں بنانا
جی
ایک اچھا کھیل کود کا بھی تو گراؤن ہو چاہی نا بھائی جان تو ان لوگ یہ چیز سمھتے کیوں نہیں ہے ہم لگ جا کر نوٹس کریں گے تو ہم لوگ کو الٹا ڈانٹ کر گھر پہ بیٹھا دیا جائے گا بولیں گے کہ تم ہوتے کون ہو بولنے کے لیے اب تو یہاں پہ میرے گھر تک آئے کیسے تمہارا ا کاد کیس ہوا وہاں پہ ا کاد کی بات ہونے لگتی ہے نا
جی
تو ہم لوگ غریب آدمی کیا کر سکتے ہیں جب بتائیے جب آج وہ بول رہے کہ تم ہو نے میرے گھر میں آنے کے لی دوبارہ اوقات کیا ہے جب ان لو کو جب وھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہیں وہ لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر پورا روڈ گلی گلی گھر گھر میں جاتے ہیں تو اس ٹائم ان لوگ کیوں کتا کی طرحھ مانتے ہیں تو وہی چیز ان لوگ کو سمجھنا چاہیے نا کہ ایک دور میرا بھی آتا جو میں بھیھیک مانگنے جاتا ہوں
ہاں ہاں
اور آج وہی بات مجھے پہ چپکاتے ہیں گغریب لوگ انسان کے پس تو میرے دووار پہ آنے کاقات کیسے کر دیا تو میرے گھر تک پہنچ کیسے گئے
جی
یہ چیز انسان کو سمجھنا چاہیے لیکن نہیں آج کل پیسہ ہے نا اندھا ہو چکا ہے بھائی جان
جی جی
مجھے ہے نا آپ کا ا اتنا زیادہ یا بھائی یاد آتی ہے نا میں آپ کو جتنا بھی ظاہر کروں گا نا کم ہے آپ برا نہیں مانیے گا بھائی جان
جی جی برا تو بورا ماننے کا کوئی بات ہی نہیں ہے
جی اور آپ کی کہیں سادیودی کی بات نہیں چل رہی ہے کیا
جی ابھی تو نہیں چل رہی ہے شادی وادی کی بات
جی چلیے کوئی نہیں ہوتی ہے چلیے آپ آ سے تو بات کیے مجھے اچھا لگا
جی
تو مجھے کچھ ایک شبد اور پوچھنی تھی آپ سے
ایک لی خوش ہے
کہ آپ کو لو میرج کرنا یا ارینج میرج کرنی ہے
تو جب میں بھی سوچ رہ
کیا
لو میرج سوچے ہیں ابھی تو
اچھا اچھا اچھا جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے اپنی پسند سے بھی کیا